ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کا میرا شار آپ کو باہر سے ڈھونڈ رہا ہے
میں پتا نہیں کہاں گئی ہوگ
گھر پہ سب ٹھیک ہے بیٹی ٹھیک ہے
ہاں آپ سناو آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ویسے آپ کو مبارک ہو نہیں آپ کو جاب مل گئی ہے پہلی
ہاں پہلی فیل ہو گئی
اور آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور سناو
بچے بچے ٹھیک ہے
بچے بھی ٹھیک ہے آپ کے بچے ٹھیک ہے
شکر اللہ تو کیا لگ رہا ہے کیسی فرق ہے کچھ کمر میں کل سے
مجھے لگ رہا ہے کہ کل سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں
پتا نہیں کیوں پہلے مت ہوتا ہوگا
پتا نہیں لیکن مجھے پورا بیک میں پورا ہے رائٹ سے لیفٹ تک
مجھے ب نو سرمت بونا پتی نے ہم نے کہا نا اسے کہا تھا کل گھر آنے کے لیے اسے کہا اس نے مت کہا پھر کچھ
نہیں میں نے اس کی ساتھ لڑائی کی نہیں میں نے اس کو بلاکی ہے
آیے ہیے کیو سچ میں
ہاں
کیوں
پتا نہیں
مطلب لڑائی کیوں گر جہانی پئی
نہیں گھر جانے پہ کہاں کی لڑائی میں نے اس سے
اس کو میں نے بولا زہرا بیمار ہے اس کو لے جائیں گے ڈاکٹر کی بس اس نے بولا شام کو لے جائیں گے
ہاں اسشنے ج بول س ن پ آ سنے
ہاں پھر بولو شام کو میں نے اس کو آجا یہ بیمار ہے
ہوں
اس نے بولا مجھے کام ہے میں نے بولا کون سا کام ہے بولا مجھے فٹ بال کھیلنا ہے
میں نے بولا آپ کو اپنی بیٹی سے فٹ بال زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کھیلو فٹ بال ہی
اچھا
مجھے فون وون نہیں کرنا ادھر
پھر
پھر میں نے اس کو بلاک کیا اسی پہ
ہاں صحیح لیکن یہ کیسے ہیں اللہ کی قسم مطلب جب میں بھی کبھی بولتی ہوں نا ایسی سچی کو بیمار ہے وہ یہ وہ کبھی کبار جاتا ہے کرکٹ کھیلے کبھی بولتا ہے کام ہے کبھی بولتا ہے یہ ہے کبھی کھبار مطلب کیا بو
تمہیں بھی فٹ بال کھیلنے جانا ہے جاؤ پھر سانڈے کو وہاں پہ یہ اپوائنٹمنٹ نہیں پکڑنا ہوتا ہے نا ڈاکٹر کے پس وہاں پہ
ہوں
جس کو وہ بول رہا تھا اس کو لے جائیں گے
ہاں ہاں
اس کو مینیجر بول رہا سنڈے کو ایسے ہی جانا ہوتا اب کل آنا پھر ہم لے جائیں گے اس کو گیارہ بجے پتا ہے وہاں سے کیا بولا
ہوں
ہمیں کل گھومنے جانا ہے
کہاں
پتا نہیں
مطلب گھر والوں کو
شاید مجھے نہیں پتا گھر والوں کو جانا تھا یا کسی کے ساتھ جانا تھا بولا ہمیں کل جانا ہے گھومنے میں نے بولا ٹھیک ہے ابھی جاؤ فٹ بال کھیلے کل جاؤ گھومنے
بیٹی کو رکھا ہے پھر
ہاں بول رہا تھا تم لے جاؤ اس کو لے جانا خود ہی میں نے بولو ٹھیک ہے میں خود ہی لے جاؤں گی تم بیٹھو
بکنگس کیا ہے
ابھی تم ابھی تم چھوٹے ہو کھیلو فٹ بال بھی گھومنے بھی جاؤ ابھی تو تم چھوٹے بچ چے ہو پھر میں نے فون ہی کاٹا میں نے اس کو بلاک کر دیا
لیکن شادی کر کے کتنے ٹینشن ہوتے ہیں
اور کیا آپ کو اللہ کی قسم ہے دانش یہ تمہارا پتی آتا ہے تمہارے گھر مطلب وہ بیٹی کے لیے آتا ہے روز جاتا ہے آتا تھا نا ادھر اب دور ہے ایک بات
ہاں اب نہیں آئے گا پہلے تو آتا تھا ہاں سیدھی سی بات ہے
اپنی بیٹی کے لیے آتا تھا یا پھر تم مطلب لے جائے گا تمہیں اب تمہیں اللہ کی قسم وہ خود ہی مطلب کنجوس ہے ہم اس کو بولتے ہیں کبھی ادھر ادھر مت جاؤ یا اس کو مت لے جا ہم اس کو یہاں سے بولتے لے جا ڈاکٹر کے پس وہ کا ایک
نہ نہ کبھی آپ کبھی نہیں بولتے ہیں اس
گئے تھے نا ہم یہ ڈاکٹر کے پاس اس کو باپ نے کیا فون بولا کہ یہ کہاں ہو وہ اس کو اس نے اس کو بولا ہی نہیں ادھر میں جاؤں گا ڈاکٹر کی بس اس کو لے جا کے
اشنت
اس نے بولا ہے بول رہا تھا میں کام پہ ہوں اس کو برہ ہے
میں نے بولا میں نے بولا نا آپ وہ جو ماما کی کزن ہے نا ہمارے ماما کی کزن میں نے بولا نا آپ کو اس نے بولا ہے جو نا باہر رہتے ہیں جن کو نظر ہے ہمارے گھر پہ سیدھے
اچھا اچھا
ہاں میں نے بولا نا اس میں بولا ہے میرے پتی تو چیزیں کے آپ کیا کھا رہے تھے آپ کیا کھا رہے تھے پرسو ان کے مطلب ان کے آنگن میں تو میں ک ماما کو بولوں گا اس نے بولا ہے میرے پتی نہیں سیوے اس کو ہاں جب بولو مجھے مما نی کی بین نہیں رکھا ہے وہاں جانے سے سسر
نہیں میں کہاں بول رہی ہوں سسرال جانے کے لیے میں بول رہی ہوں اگر اس کو اپنی ماں کو ہوتی ہے تھوڑا سا پرابلم وہ اس کو لے جاتا ہے باہر جموں اگر اس کو بہن کو ہوگی نا بہن کو ہوگی نا تھوڑی سی وہ اس کو لے جاتا ہے جموں یہاں نہیں جموں لے جاتا ہے سیدھے
ام
اس کے مطلب اس کی بہن کے پتی کے پاس بھی گاڑی ہے ان کو اتنا اچھا مطلب یہ ہے سب کچھ ہے ان کو اویلیبل اس کو گاڑی بھی ہے وہ خود کو آپکے پتی کو رکھتی ہے کام کرنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے م اسکو لے جاتی ہے بھائی کوآ پ سر میں نے بولا چھوڑو جانے دو آپ اس میں کیا گناہ ہے لے جاکے ان کو دو یہ اس کو کال نہیں پانا تھا آپ کے گھر والوں کو میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا یہ بھی بول سکتا تھا پھر اس کو بولو ڈاکٹر نے یہ ریسٹ کرو ریسٹ نہیں بولا اس نے میں جھوٹ نہیں بولوں گی لیکن اس نے بولامطلب وہ بھی ریسٹ ہی ہوا نا نہ بینڈر ہونا میں کچھ اٹھانا باری میں میں کیا وہاں پہ جھک کے کام نہیں کرنا ہے وہاں پہ بھاری چیز نہیں اٹھانی ہے وہاں پہ مجھے بیٹی کو نہیں کرنا ہے یہ وہ تو اس نے ان کو بولا ہی نہیں یہ وہ بولتا نا وہ خودہی جب اس نے بولا ہی نہیں ان کو میں ڈاکٹر کے پاس ہوں وہ ڈرتا ہے ان سے اگر اب د بھی اس کو کیا نا پاپا اس کے باپ نے فون اگر تم دیکھو گے نا اس کی حالت کیسی ہوگئی
میں سنوں آپ کو باتیں یہ بھی پرابلم وہاں بھی نہیں تھی پہلے
اور کیا
مجھے اللہ کی قسم مطلب میں صبح سے ماما کو بول رہی تھی میں نے اسکو بولا ملب جیسے اس ٹائم ڈپریشن تھا نا
نہ مجھے میں سچ بولوں گی مجھے اس ٹائم تھا مگر آج مجھے ڈپریشن نہیں ہے میں سچ میں بولوں گی کیونکہ یہ خود اچھا ہے اگر اس کو گھر کا پریشر بھی ہے تھوڑا سا مگر یہ خود اچھا ہے مطلب شریف بھی ہے وہ یہ نہیں ہے ادھر وہ ڈپریشن الگ ہی تھا نا وہ ادھر ان کوتھا پراپرٹی بھی تھی گزارا بھی لیکن ادھر الگ قسم کا ہی ڈپریشن تھا اللہ نہ کرے وہ مجھے اس ٹائم نہیں ہے اب میں بولوں گی میں سوچ ج ادھر اگر وہ بولے گا ہم الگ بھی رہیں گے ادھر تو پھر بھی ڈپریشن تھا اگر یہ بولے گا نا ہم الگ رہے مجھے پھر ٹینشن ہی نہیں یہ
ہاں ہاں سیدھی سی بات ہے
وہی بس اس ٹائم مجھے نہیں ہے ٹینشن میں سچ میں ہی بولوں گی لیکن میں نے اس کو بولا اگر آپ بولتے سیدھے گھر والوں کو اس میں کیا ڈر نا ہے اگراس کا بھائی لے جا تا ہے ڈاکٹر کے پاس بچے کو بیوی کو پچاس بار لے جاتا ہے وہ یہاں سے کتنی دور جاتا تھا ادھر
اگر اگر پتی نہیں لے گا اگر پتی نہیں لے گا تو کون لے گا
ج ان کو اپنے پتی لے جائیں گے ان کی بیٹیوں کو جب مجھے لے جائے گا اپنا پتی ہمیں کیوں لگے گا بر ا تمہیں لےجائے گا اپنا پتی
وہی اس دن میرا پتی ائی اب وہ خود ایکسٹرا آرڈنری ہے
تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کی وہ اپنی پریشانی ہے اب ایک بات ہے نہ وہ مجھے لے جاتا ہے نہ وہ اپنی ماں کو لے جاتا ہے اگر تمہیں بھی نہیں لے جاتا ہے پھر تمہیں برا لگے گااب اگر وہ مجھے لے جاۓ گا یہاں سے لال چوک وہاں سے جموں وہاں سے دلی چندی گڑھ تمھیں نہیں لےجا ۓ گا تمھیں کتنا برا لگےگا وہ نہیں لے جاتا ہے تو کسی کو نہیں لے جاتا ہے تمہیں پتہ ہی ہے اگر تمہیں کبھی کبھار لے بھی جاتا ہے ہے ہمیں تو بالکل ہی نہیں لے جاتا اگر لے گا بھی ہمیں ہم سے کرایہ لیتا ہے کہ نہیں
بہت بار سنا ہے کہ آپ کا پتی وہاں ہندوارہ گیا
پچاس بار اللہ کی قسم مجھے گھر جانا ہوتا ہے مجھے کون لے جاتا ہے گھر
آپ کو لے جاتا ہے باہر
مجھے لے جاتا ہے آپکا بھی بھائی جب مجھے لے جاتا ہے وہ کہیں اگر وہ کبھی لے جاتا ہے نا ہمیں ڈاکٹر کے پاس ہم اس کو کرایہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو ہمیں آپ ہی بولتی ہو کہ آپ کیوں دیتے ہو اس کو کرایہ آپ نے اس کو بیچارہ ہے وہ یہ
ہاں لیکن وہ وہ چڑھایا ہے آپ نے
اگر وہ ہم ہمیں نہیں لے جاتے آپ کو بھی نہیں لے جاتے اگر وہ سیدھی سی بات ہے اگر مجھے ہی لے جاتا نا خالی اس کے گھر والوں کو لگتا برا تو ایک بات ہی دیکھو اگر تمہارا پتی خالی تمہیں یہیں لے جائے گا ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا ہم کو بھی لگے گا برا پھر اگر ہمیں ہی لجیے گا تمہیں کہیں نہیں لے جے گا تمہیں بھی لاگے گا برا ویسے ہی ا جب گھر والوں کو لے جاتا ہے ہر کہیں جگہ اپنی فیملی کو نہیں لے جائے گا اوپر سے اس کو ایک بار یہ ہو ہی گیا ہے اپنی ایک فیملی اس نے رکھی ہے ادھر
ہوں ہوں ہوں
اس میں لگ رہ ہے نا مجھے اس لیے غصہ آیا میں نے بولا آپ نے کیوں نہیں بولا گھر والوں کو میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤںنگا آپ بولتے ابھی ان کو اس کو ڈاکٹر نے ایسے بولا اگر یہ الله نا کرے فارق نہیں ہوئی تو آپ کو ایم آر اے کرنی ہے آپ کو مطلب یہ لگمٹ میں پروابلم ہوگیا کسی میں بولنا تھا گھر والوں کو
ہاں ںسیدھی سی بات
اب جب اس نے بولا ہی نہیں ان کو میں اس کے ساتھ جاں گا تو وہ کیا بولے گا
نہیں کچھ بھی نہیں وہ کیسے بول سکتا ہے ان کو وہ ڈاکٹر کے پاس
اے مجھے وہ بھی غصہ اے میں نے سوچا چھوڑو اب نہیں بتائے تو نہیں بتائے پھر اپنی بیٹی کے لیے بول رہے نہیں میں نے شام کو اب بول دو مجھے کام ہے میں بولتی چلو ٹھیک ہے میں تو کوئی بات نہیں بول رہا بے مجھے شام کو جانا ہے فٹ بال کھیلنے کل جانا ہے ہمیں گھومنے
ھا بنے لاے گا
میرے پتی کو زیادہ سوچنا ہے اس کو اب ایک بار ہو گیا ہے یہ کوئی پھر سوچنا میں دوبارہ دوبارہ کیا کروں گا آپ کتنی بچے ہے اس کو ادھر ایک ہی بیٹی ہے ادھر بس اور کوئی نہیں
ہوں پھر سوچنا تو ہے ہی سوچنا تو ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کچھ کیا ہو گیا مطلب اس دنیا کا کیا ہو گیا ورنہ تو مطلب اللہ کی قسم مطلب میں نے دیکھا ہے نا مطلب ہمارے سائڈ سے میں نے دی سو ہے نا ایسے دیکھو مطلب میرا کزن ہے وہ پھپھیرا بھائی وہ اللہ کی قسم آپ کو مطلب وہ کیا کرتا ہے اپنی بیوی کو
ہاں
خالی بیوی کو نہیں سب کو
وہی وہی میں بھی بول رہی ہوں اگر سب کو کرے گا پھر اپنی بیوی کو نہیں کرے گا کتنا برا لگتا ہے پھر اگر اپنی بیوی کو ہی کرے گا کسی گھر والوں کو نہیں کرے گا وہ بھی بول رہا ہے میں خود ہی بولوں گی
وہ ہاں وہ بھی وہ بھی غلط ہوتا ہے مطلب وہ تو وہ تو اس کی غلطی ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں وہ سب کو کرتا ہے مطلب اس کی بیوی اتنی بار آپ بھی گئے ہوں گے اتنی بار وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی وہ سرجری یہ سرجری ایسے ویسے ب بھر لیا دیکھو مطلب مطلب اور زیادہ اور زیادہ تر زیادہ تر مطلب اس کو اب کا خیال رکھنا ہے مطلب اپنی بیوی کا زیادہ تر خیال رکھنا میں کیونکہ مطلب اس کے گھر میں اس کے گھر میں آپ سسر کو نہیں بولوں گی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاو ساس کو نہیں بولو گی اسی کو تو بولو گی نا
اور کیا
یہی ہوتا ہے مطلب پتی کو زیادہ پتنی کا خیال رکھنا ہے
بس سوڑو اس کو پتہ ہی نہیں پروائی نہی ہے
جی کیا ہوا ہے مطلب ایسا تو نہیں لگتا تھا پہلے آپ کو لگتا تھا
وہی چلو میں آپ کو بعد میں بات کرتی ہوں
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں